ج
ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد للہ اپنا بتائیے
آپ کا کہاں پہ تھوڑا زیادہ آواز آ رہا ہے آپ کا اگل بگل کا وہاں س پھٹ جائیے تھوڑا سا
اچھا ہاں ہاںٹک بولیے
جی بول رہے کہ کیا کھانے پینے میں کیا کھاائے آپ
اس نے وہ پلاؤ گوشت بنا تھا
اچھا چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے کھانا چاہیے
ہوں
اور مطلب میرے گھر شادی میں ہ ہوا تھا تو میرے گھر شادی میں پاائے تھے کہ نہیں
ہاں آئے تو تھے آپ کا گھر آ تمر ناپی کا شادی تھا نا
جی جی
جی بہت مطلب مزہ بھی آ رہا تھا آپ کے گھر کے شادی میں اور ماشاء اللہ آپ کا گھر مطلب شادی میں کھانا وانا بھی نہیں گھٹا تھا
جی جی بالکل اچھی بات ہے ہم لوگ بہت کچھ سوچ سمجھ کے بناائے تھے نا تو بہت کچھ ہم لگ مطلب گھر میں ہم لوگ پلاننگ کیے تھے کہ کھانا نہیں کنا چاہیے کانا بچ جائے اسٹیشن میں بانپ دیں گے لیکن کھانا گھٹنا نہیں چاہیے
جی اور پورا گھر پورا گھر بھی آپ لوگ سجا دیے تھے تو اور بڑھیا لگ رہا تھا
جی ہاں کیا کیجے گا ایک ہی بہن تھی نا تو ہم لوگ کا شوق تھا کہ ہم لوگ اچھا دھوم دھام سے کریں
اچھا
جی تو اس لیے ہم لوگ پورا دل جان لگا کر ہم لوگ کیے ماشاء اللہ اللہ کا شکر ادا کریںے کہ ہموگ کا سب بیٹر نکلا
ہاں
جی تو آپ شادی میں کھانا وغیرہ سب کچھ کھائے تھ تھا نا نان روٹی تھا شاید چکن چلی بنا ہوا تھا جی چاٹ چومین تو یہ سب تو نہیں مل پائے گا وہ سب لیڈیز سینٹر میں ڈال دیے تھے وہاں پہ جگہ نہیں تھا ہوٹل میں
اچھا ہاں
وہاں لیڈی نکالے تو آپ وہاں چڑھ نہیں پاائے ہوں گے تو اس لیے نہیں کا پائیں گے تو ہوتا ہے بھیڑ بھڑا کر میں لیکن تب بھی ختم ہو گیا تھا جی ہم لو ایک ہزار لے کے چلے تھے لیڈیز کو
ہوں
لیکن لیڈیز بارہ سو کچھ آئی تھی تو کہاں سے پ پائے گا
جی ٹھیک
جب لیڈی جبت م آگئی تو جینس کا تو بات یہ لگےا پھر
ہوں اور آپ کا گھر میں بھی دیکھ رکھ تھے لگن کے دن بہت بھیڑ بھاڑ تھا پورا گلی مطلب بھر گیا تھا
جی اتنا زیادہ گرمیی تھا کہ سب کولڈ ڈرنک پلا پیلا کر بھیجے کہ ھنڈا جاؤہلے اچھے خاصا پل ٹھنڈا ہو جاؤ تم لوگ
ہوں
جی بھائی جان چلیے اچھی بات ہے ہم کو لگا کہ آپ شادی میں نہیں تھے محنت کی اتنا بھیڑ بڑا تھا کہ میں نے پکڑ ہی نہیں پایا کہ انسان مطلب وہاں پہ تھے کہ نہیں مطلب کون کون آئے تھے کون کون نہیں آئے ہیں
جی جی
جی تو اسی لیے میرے کو اچھا لگا کہ آپ لوگ مطلب آئے اور ہم بات بھی نہیں کیے تو آپ لوگ غصہ نہیں ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی کوئی دوست لو کہہ رہے آ گئے تھے بولے ایسے گئے تھے نا تو ہم کو عزت بھی نہیں ملا کوئی پوچھا بھی نہیں تو انسان کو وہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ انسان بزی تھا اس کا بہن کا ساتھی ہے تو وہ خود بزی ہے تو کہاں سے آپ آئیں گے جی یہ چیز سمجھنا تھا بس اور کچھ نہیں
ہوں
اور مطلب ابھی آپ جو باہر جو کمانے گئے ہیں
ہاں
تو آپ کا مہینہ کتنا تنخواہ ہے
ابھی تو تیرہ ہزار
تیرہ ہزار تو دو ہزار تو اور بڑھوا دیجیے کہ وہ کھا پینا کھلا کر دے ہیں تیرہ ہزار
ہاں ہاں کھانا پینا کھلا کر
چلیے تب بیٹر ہے ماشاء اللہ پیسہ اتنا کافی ہے لیکن تبھی محنت والا کام زیادہ ہے کیا یا پھر ٹھیک ہے
نہیں نہیں ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تو
چلیے ٹھیک ہے او ٹی پی وغیرہ وہ کام نہیں ہے کہ ایکسٹرا کام کی تو پیسہ مل جائے
نہیں ویسا کچھ کام تو ہے نہیں مطلب ادھر ادھر سے اگر کام کرتے ہیں کسی کا تو آ جاتا ہے پیسہ
چلیے اچھی بات ہے اور کچھ کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ باہر گئے تو کہاں کہاں گھومے کیا کیے ہیں
ابھی تو وہیں باہر آئے ہیں کمانے تو ادھر مطلب گھومتے ہیں شام شام کو
اچھا مطلب آ ابھی دوسر ٹرپ جان کے لیے پیسہ بچاے ہیں مطلب کہ اچھا خاصے کما لوں گا تب کہیں نکلوں گا گھومنے منالی کشمیر وغیرہ یہ سب جاہے گا نا
ہوں ہوں
چلیے اچھی بات ہے گھومنا چاہیے لائف میں سب انجوائمنٹ ہی جاتا ہے پیسہ تو لے کر جانا نہیں ہے مسلمانوں کو کو لنگے آئے تھے لنگے جانا ہے
جی جی
تو کبور میں بھی کچھ جاتا نہیں ہے ہم لوگ تو دیکھے بچپن سے ہم لوگ یہی سب دیکھتے آ رہے ہیں تو اسی لیے پیسہ ہ میل ہے آپ کمائائے اچھے خاصے گھر میں بیتے اڑائے خرچا کرے کپڑا پہنے اچھا اا اچھا اور آپ لڑکی کے چکر میں نہیں نا پنسے ہوئے نا تو لڑکی اس سے پیسہ کھینچے لی
نہیں نہیں کوئی لڑکی نہیں ہے
جی بالکل بالکل اچھی بات ہے ماشاء اللہ وہ سب ہے نا کرنا بھی نہیں چاہیے چلیے آپ سے
بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں
ج ہم تو بھیا شادی جب سے سسٹر کا ہوا نا تو میری امی اکیلا پڑ گئی گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے نہیں تو امی کا میرا شریر تھوڑا ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ زیادہ کے کار ہم نہیںمی کو زیادہ پریشان ہو جا رہی ت میںبھی باہر نہیں کیا کمانے
اچھا ج
میں یہاں پہ میں یہاں پہ میں یہاں پہ رک گیا ٹھیک ہے پھر میں رک گیا تو پھر میں اس کے بعد پھر پھر میں نے کہ آپ کو کھانا مطلب مطلب ممی کو سھ میں کپڑا وپڑا پسارنا کچھ سامان وامان گھر کے گھڑیا تو میں لاتا ہوں سب کچھ میں کرتا ہوں تو اسی لیے امی کا کچھ مطلب ہیلپ کرتے رہا ہوں جب بھاابھی لوگ آ جائے گی نا
ہاں
تب میں کچھ اچھا خاصا میرے کو کچھ کام کرنا پڑے گا اچھا خا سوچنا پڑےا میرے کو
جی
جی بھائی جان کو مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کر اور اور سسٹر کا شادی تو ہم لوگ بہت جلد کرتی ہے مطلب ہم غلطی کی ہم لگ پہلے بھائی لوگ کا کرتے ہیں نا شاید
اچھا آپ لوگ میں بڑا سب سے کون ہے
سب سے بڑا تو راجا بھیا ہے اس کے بعد ایازیا ہے اس کے بعد میری سسٹر ہے اس کے بعد میں ہوں سب سے چھوٹا میں ہی گھر کا سہزانہ
اچھا تو سب سے پہلے بہن کے کہاں شادی کرتی ہے
نہیں تو دیکھیے لڑکی لوگ کا ہے نا مطب پرفیکٹ ایج ہوتا ہے اکیس سےیا بائیس سال ٹھیک ہے اور کو بڑا والا بھائی شادی کے لیے مڑے نہیں اٹھا تھا کہ نہیں مجھے اب نہیں کرنا تو اس کے چکر میں سسٹر کو کیسے چوڑ دے تو
ہاں ہاں
جی اسی لیے ہ تو اسی لیے میں نے سسٹر کو مطلب جلدی کروا دیا ہم لوگ لیکن ہم لوگ وہی پیسے سے دونوں بھائی کا شادی ہو جاتا تو ہم لوگ غلط کیے لیکن جو ہوتا ہے اللہ کا دین تھا کہ انشاء اللہ سب اچھے سے خاصا ہو گیا ہے سکر ہے اللہ کا
جی جی
جی بھائی جان تو مجھے بھی بس تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ امی کو زیادہ بھی تکلیف جھیلنا پڑے گا دڑ سے سال تک اھی تک بہو نہیں مطلب جو امی کی بہو آنے والی ہے میری جو میری بھابھی ہے وہ ابھی وہ سب ابھی نہیں آئے گی تو امی کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے تو اسی میں کچھ کچھ ہیلپ کر دیتا ہوں تو آبھی کبھی کھی میج کرتے ہو دوپہر میں کہ کیسان بھیا کیا کر رہے ہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو خود کام کرتے ہوئے رہتے تو آپ کو بلا کر کیسے آپ مطلب آئیے گا میرے گھر آپ تو صح سے بات بھی نہیں کراں گا نا میں دوست کا مطلب کہ دوست کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بیٹھ کر باتیں کرنا تو اچھا لگتا ہے
جی
لیکن کیا کروں ہوتا ہے بڑی بڑی سم میں چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی رہتی ہے تو یہ میری بچپن سے ڈائلگ ہے ٹھیک ہے آپ اس کا کو اچھے سے مائنڈ سے لیجیےا ٹھیک ہے
ہاں
جی تو آپ کو جب میں باہر سے کما کراؤ گا نا تو آپ کو کچھانے کا من ہوگا اچھا ان شاء اللہ تو آپ کو ضور کلائیں گے بھائی جان کے کیونکہ ابھی تو مجھے سننے میں آیا کہ شادی میں آپ جب میرے گھر آئے تو آپ مجھے بع میں کوج رہے تھے کہ اسان بھائی سے ملی کر ہم جائیں گے لیکن آپ تو ملے نہیں باہر چلے گئے آپ
جی
نہیں ٹینشن نہیں لینا ہے ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ
ہاں ہاں
جی بالکل تو ابھی میں ابھی میں نے کیا سوچا کہ بارہ بھیو ہے آئے گا نا تو میں نے سوچا کہ نیو نیو کرتا سلواؤ گا توپ بھی کرتا رتا سلواے یا پھر ایے ہی رہیےا
نہیں میرے پاس ہے ابھی نیا کرتا
چلیے ماشصالہ اچھی بات ہے تو بات الگ ہے لیکن مسلمان کو خوشی کا فیسٹیول یہی ہے تو اسی میں ہم لو کو زیادہ کپڑا سلانا چاہیے پہننا چاہیے
نہیں عید میں عید سلویت ہے تو وہی ہے
اچھا اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے کوئی نہیں ہوتی ہے
ج
اور سب بتائیے مطلب رات کا کھانا پینا تو آپ لوگ خود سے بناتے ہوں گے نا
جی جی ہم اور روم مٹس ہے دو تین ٹور
اچھا روم مٹ ہے تو آپ لوگ سب مل بانٹ کر بناتے ہوں گے
ہاں ہاں
چلیے اچھی بات ہے بھائی جان تو مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں نا ہوتا ہے کہ تم آج بناؤ گے ج میں بناؤں گا
ایسا کچھ نہیں ہوتا تو
چلیے ٹھیک ہے آ لو سب چاروں مل کے بات ج کھانا جلدی بناتی ہوگی ویسے
ہوں ہوں
تو ایک دو ہوتے ہیں بیچ میں لبر ہوتے ہیں کہ نہیں میرے گرل فرینڈ کا کال آ رہا ہے میں گرل فرینڈ سے بات کر جا رہا ہوں میرے پاس ایک پین نہیں ہے تو ویسا ویساوگ بھوکے چھڑ دیجیے انوگ کو کھانا بنا کے دیجیے ہی نہیں
نہیں ان لوگ کو ویسا ہے نا کہ ہم لوگ کا مطلب روٹی ہے ہم لوگ کچھ دو دن بنائے گا کوئی ایک دن بنایا گیا ایسے
اچھا
سپتہ سپتہ بھر میں کوئی کسی کا مان کے ل کال آ رہا ہے تو بات کرتے کرتے بنائے گا کو لیکن بنائے گا
جی صحی ہے صحیح ہے ویسے ہونا چاہیے کیونکہ آپس میں جب لڑائی کیجیے گا تو آپ لگ کو کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا آپ لوگ کو من ہی نہیں لگے گا باہر کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں
جی جی
جی چلیے اچھی بات ہے ماشاء اللہ ہم کو اچھا لگا آپ سے بات کر کر تو ابھی میں ایک سوال اور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے
جی بولیے
کہ آپ کے ابو جو ابھی کیا کر رہے ہیں مطلب آپ تو باہر آ چکے ہیں تو ابو بھی کچھ کام وغیر کرتے ہوں گے نا
ہاں ابھی تو کر رہے ہیں
کیا کر رہے ہیں
اب جو سبزی میں وہی منشی جانتے ہیں نا
جی جی ہاں جو سب کچھ کاپی میں لکھا آتا ہے ڈائری میں سب کا حساب وغیرہ
ہاں ہاں وہی کرتے ہیں
تو کتنا مل جاتا ہے دس بارہ پندرہ بیس پچیس
پندرہ سولہ میں نہیں جاتا ہے
چلیے اچھی بات ہے شکر ہے اللہ کا بس گھر چل جائے اللہ کو اللہ کے پاس کیا ہی لے کے جانا
جی جی
میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ مجھے بڑا ہو کر غریب بننا ہے امت تو مانتی کہ میم اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے پے خاندانی پیہ ہوتا ہے خدانے سے انسان امیر بنتا ہے اس کے لیے جو جمین ہوتا ہے زمین بیچ کر آپوننجی کچھ میں لگا سکتے میرےاس تو کچھ نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں بڑاوںا غب ہی رہوں گا میرے پاس کچھ نہیں رہےا
اچھی
اور میں جب قبر کے بار میں سوچتا ہوں تو مجھے بھی خوشی ملتی ہے کہ جب وہاں کچھ لے کے جانا تو میں تکلیف ہوتی ہے وہاں لے کر تو کچھ جانا ہی نہیں ہے تو تکلیف کس بات کا
جوئی جی
جی بالکل تو چلیے کوئی نے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں ابھی کچھ دن کے بد میں بھی کروں گا جب میرے گھر بھابھی آ جائے گی ابھی تو وقت ہے تو ابھی بس ممی کا جب تک تب تک میں ہیلپ کر د رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ آپ لوگ دھیان دیجیے گا میرے اوپر بھی کھل ول کرتے دیکا پیسا وسا گٹے گا تو میں آپ ٹھیک ہے نا بھ یہ بھائی جان آپ تو ابھی کما رہے ہیں تو آپ ابھی ابھی تو ہیلپ کیجیے گا نا میرے کو چلیے ٹھیک ہے بھا جان اللام علیکم رکھتا ہوں کبھی یاد کروں گا پھر سے
ٹھیک ہے وعلیکم السلام
بائے بائے